ہلون ہاں ٹھیک ہے
ہاں اچھا سب ٹھیک
تب د میسیج پ میسیج پ پلیز رس ا می بار ٹسک ساتھ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ پھر مھے بند ہو جائے گا
کہاں سے اس کو بند ہو جائے گا
اس کو بولا بولے یہ جلد سے جلد ختم کرتی ہو میں نے اس کو بولا میں بزی ہوں میں نے سوچا میں آپ کے لیے شہرا بھی چارے وت سکتی ہے
ہاں میں کیا کروں گی ان ٹینٹی تھوسند کا
اس کے بعد آپ اس کے بعد میں آٹ کاا لے لوں گی امر صاحب کوک بولے گ
وہ ہے نا ابھی مکان پہ وہ وہ کرا ہے واٹر پروفنگ ابھی
تو شاعرا کو کرو ا اس کی محنت
اس کو لی میں نے ایک
یہاں سے بھی کرو نا یہ کا اس کے بعد م د نہ نہ وہ وہ کچھ لیم ایکسکیوزو لیتی ہے
کیا مطلب بول رہی ہے
میں نہیں پچھ گ میسیج بھس بولان م میں گاڈن کو دے رہی ہوں پانی میں نے مجھ کو بولا نا روبی نے وہ بولے پیسے کیوں نہیں آئے اس کو لگتا شاید یہ فراڈ ہے
اچھا
وہ اس لیے اللہ ملتی بھر جی ر ان کیا کیا ہے منیش کو پار سے بولا اب یہ کیا بنا انجن بولا ٹماٹر اور انڈا
ہاں
دوسرے دن بولا ساگ سے دن بولا پیا جوور آڈا وہی نام سن کے میری بولا مجھ نہیں میں پانی آیا میں ڈالوں آپ کے چار انڈے ہنند میں کیا بول سکتی تھی میں نے بولا ڈالو پھر دوسرے دن پھر سےسا پ دن میں نے بولا بولا آلو میں نے بولا آپ کبھی نان ویج نہیں کھاتے بول نو ہم بہت غریب ہے
اچھا مجھے لگتا ہے وہ زیادہ ہی بولتے ایکسٹاٹ
میں نے پھر اس کو بولا کیا بو رہی ہو غریب ہو ہو شیزاں نہیں نہیں اس کی دو بہنیں کام آتی ہیں باپ میں نے بولا کیا بول بولا ہم اقیلی اللہ آتے ہیں جب کوئی گیسٹ ویسٹ آیا ہو اچھاءلہ الحم پھر میں نے بولا آپ کیوں اتنا ساگ کھاتے ہو کیونکہ آپ کی نانی سندری تھی ب نہیں راہ بقات انہوں نے ایکچولی شاید کچن گارڈن میں ساگ لگایا ہے
ہاں وہ کہاں دیتے ہے کسی کو
اس کو پرسو ماما نے بولا وہ میٹ کاؤ گی ہاں نہیں کیوں اور پوچھ پوچھ میں نے بولا آ جاؤ اور لے جاؤ آپ کون جائے گا وہاں ساٹھ روپئے اس کو دینے
ہاں
تپ سے بول رہے ٹائم نہیں وہ نہیں یہ نہیں کچھ نہیں ویسے نہیں ویسے نہیں چل چھو پھر ممی نے وہ فریزر کا کل آنٹی والوں کو دے دیا
اچھا کیا
بول جو اس فریج کے فریزر میں تھا شاعرہ بولتی ہے نا میں نہیں کھاتی ہوں
ہاں
ممی بو رہی ہے میں نے ان کو دیا ان نے وہ فرائنگ پین پہ رکھا فرائی کرنے کے لیے شہرا بولی واہاہ واہاہ جیسے تب اخ ماس کی خوشبو آ رہی ہے اس نے دو تین پیسز کھٹک سے نمل لی
وہ بول دی ہے میں کچھ نہیں کھاتی ہوں
وہ بہت کچھ کھاتی ہے
بولتی تھی اب مجھے گھر جانا ہے پرسو آئی تھی پہلے بولا ہم جب مم خال کے ساتھ آئی تھی بولا مجھے ممی کی پوفی نے پانچ ہزار تین ہزار بلان د میں د بولا میں نے ہزار روپیہ آ ک کو دیا
ہاں
بولو اس کس شوز لا شہرہ بولی مجھے کیوں نہیں کچھ دیا بولا آپ کو بھی ہزار دے دوں گی پھر کیا ہوا پرسوں اس نے فون کیا میں نے بورا گھر جانا ہے یہی ڈاس کے ایک ہی میرے سے بولا ہاں مجھے ب ب رہا ہے اب گھر آ جاؤ گھر آ جاؤ وہاں ڈائلنگ کرنی ہے تو تو میں ممی نے بولا کچھ چیزیں لاؤ تو مجھے جانا ہے مارکیٹ تو وہاں سے بولی پھر ممی کیا ہاتھ دیئے تھے نا پوفی نے مجھے دو سوٹس ممی کو دو سو فوٹس عشیا کو چار پانچ سیٹس
اچھا اچھا وہ بولتی ہیں زیادہ
پھر پرسوں نہیں بولتی میم خرا کے سامنے ت بلا تین ہزار د پھر بولی مجھے مامی بول رہے میں نے بولا لاگیج واگیج کچھ شادی کی خالی کرنے ت نہیں نہیں مجھے میری ماں بولتی میں کٹرا میں پ پیا دوں گی
بولتے ہیں یہ ڈائلاگس
میں نے سنا آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے ان کو بل ڈالی ہے
بل بھی ڈالی ہے بولا اوکے سر وہاں سے دیے ہی نہیں تب سے بھی پانچ دس اور ایک ہفتہ ہو گیا ہے
وہ تھوڑی دے گا اس کو تو کمرہ بنانا ہے
پھر کیسے میں ان کو مانگوں ہمیں مجھے اتنی سختی ہے مجھے ہسبینڈ پانی پانی کے لیے ترساتا ہے
نہیں اب ج دیکھو اگر اس اس کے بعد بھی نہیں دیا جب آپ پھر جائیں گے نا شادی کا سامان لینے
محمت اس کی شادی تک ویٹ کروں گی میں پہنی پہنی کے لیے ترستی ہوں
میں بول رہی ہوں اگر تب تک نہیں نا میں نے آپ کو کب کب بولا نا آپ شاع آپ کو بولو
میں نہیں میں اس کی ماں کو بولوں گی میں کیوں شاعرہ کو اس میں انوالو کروں میں اس کی ماںؤ کو ڈائریکٹ بولوں گی ہمیں بہت نیڈ ہے اب جب ان کو بھی شرم نہیں آتی ہے یا آ کے کوئی سڑک پہ بولوں گی مہربانی کر کے میرا پتی ہے یہ
نہیں اس سے بہتر ہے آپ آنٹی کو بولو آنٹیر صاحب کے کھ
کوئی سوچ ہے عید کے دن آتا ہے مات آنے آئے مجھے کس ک سوچ ہے
اس نے کل ممی گئی تھی نا وہ بولا تھا آ کےب نہیں آ رہا ہے وہاں ا ہم نے ڈیڈو کو سپنے میں دیکھا بولا یہ کیوں نہیں جاتا پاپا کے گھر
وہ یہ ڈائلگس بولتی رہتی ہیں
کس لیے ماما پھر ب ان کی شادی ہے نا پاپا کے ساتھ سلاس پٹی کرے گا
ہاں
اس لیے شاید بولتی تھی
میں نہیں جاں گی شادی پہ جب تک ہمارا حساب نہیں کلیئر کریں گے میں بولوں گی ہماری بھی عزت ہے
انہوں نے رکھا ہے ان کو آتا ہے وار تب وہ وہ سبھی ان کو اچھا خاصا برتا ہوا آتا ہے وہ رکھتے ہیں یہ ڈامپ
اس بار کی ہم دو ہزار روپئے کریں گے ہم نے تو پرسوں بھی ہزار ہزار روپئے کیا ہے میں وہ روٹی شوٹی کچھ نہیں لوں گی اور
ہاں یہ آتے ہیں نا بارا ساخ
مجھے لائتیین انند کے ٹائم دو ڈیو بوٹلس میں نے وہ پرسوں لے لی واپس
میں نے بھی تو لایا نا بدا یہ کیا بولتے اس کو میں نے اس بار کی ایک وھ لوں گی انہوں نے کہ بلایا ہے کہ کیک میں نے لاسٹائم کو پندرہ سو کا کیک لایا وہ ریڈ ویل ویٹ
میں کچھ نہیں لاؤں
اور میری ساس نے بھی پانچ ککرائے تھے جان بیکری کے پاس
میں نے ان کو لیا تھا تب ایک تو جوس کریٹ شاعرہ کے ٹائم اللہ پااکظ اور پتہ ہے پھر میری ساتسھ جب آئی نا آنٹی نے بولا مجھے مٹھائی کا ڈبہ نہیں مٹھائی کا ڈبہ نہیں ہے وہت رام سرپوش کے لیے ہو م میں لجےا تو چھپے پھر میں نے بولا آنٹی کوئی دق م میں نے پھر سانس لی نے بولا میں کیک لے لو پھر میں نے ہاں میرے کو بولا نہیں اب آپ سات سو روپے کا لایا وہ مٹھائی کا ڈبا بھی اب آپ دے دو ای جی کے ہاتھ میں ہی تو آنٹی کو ضرورت ہے پھر میں نے پھر کیا کر پھر دیکھا شام کو کیا کیا ممی کل بول رہی تھی شمع کو رکھے گی رشا ماں کو رکھے گی چا بھییا دے کے اس کو بولے گی بیٹھو کونے میں
اس ٹائم ان کو آپ کا پلیٹس کا غصہ تھا
ہاں میں پانچ پانچ ہزار کیا کم ہرتال سا اور اوپر سے مالا پانچ سو کی وہ سات آٹھ ہزار روپئے ان دنوں بھی اور وہ ساتویں کے دن بھی وہ پھر وہ لائی وہ کاپر کی وہ برتن لگ بھگ دس ہزار ہو گئے اس کی شادی پہ ہ اس بار میں خالی دو سو روپے کروں گی دو ہزار روپئے کروں گی
تو
نہیں دو ہزار روپئے اب انسان آپ کو پتہ ہے کل مجھے ر شوبی تھی نا وہاں دس دن میں نے کہا روبی کو فون کیا وہ بولے آئی نہیں تو میں نے بولا میں کیوں آؤں آپ لوگ کیوں نہیں آتے ہو پھر بولی وہ اس کو ٹائم نہیں ہے میں نے بولا اس ٹائم مجھے بھی ٹائم نہیں ہے اور میں دوسرے حال میں ہوں پھر بولی وہ گئی ہے مارکیٹ اپنی مما کے ساتھ میں نے بولا کیوں بولا شادیاں دو تین ہیں نا میں نے بولا کس کی شادی ہے بولو ایک تو شوبو کی ن آانند کی ہے اس کو شاید تٹین اکٹوبر ہے عاقب کی بھی شادی ہے نا وہ گئی کپ ڈے لانے میں نے بتا توبہ توبہ لوگ کتنی فری ہے اور فری مائنڈ ہے
اس کو مارگے والوں نے دیے ہوں گے وہ پیسے
کس کو
اور شبی کو
ہاں اور اس کو نا جہا جی بولو وہ ماں بیٹی آ گئی ماں ت اور انہوں نے اچھا خاصا کمایا ہے نا گار ہییا سے
ہاں
اچھا خاصا ساڑھے تین مہینے ہو گئے ہو روبی کو کام کرتے ہوئے اس نے آج بولا نا مجھے
ا وہ شاعرہ ب ہو رہی تھی وہ اور کوئی کام دے گی
وہ اب میں نے اس کو بولا کچھ پروجیکٹ کا پھر اس نے مجھے بولا وہ بوری ہے وہ بورا ہے سر کوئی نیا کام آ رہا ہے اس میں کچھ سینٹینسز پڑھنے ہوں گے پھر اس کا کچھ ہزار روپئے دیتے ہیں لیکن پیسہ آتا ہے نہ ب دن کے بعد ابھی ب رہی تھی وہ کچھ گھٹیا کام ہے میں نے بولا کیا گھٹیا کام ہے پھر بولی میں فون پہ بتاؤں گی ایسے نہیں بتا سکتی ہوں اس پہ
اچھا ٹھیک آپ نے اس کی کالز کوئی لی
نہ نہ وہ سمپل وہ وہ کرتی ہے نا وہ فون بھی کہاں اٹھاتے ایسے وہ آڈیو اس بھی کے بعس میں مجھے کیا ہوتا ہے سر درد سے اس سے کتنے پلیز کالز اٹھاؤ میں نے بولا مجھے ایرر آ رہا ہے میں نے بولا ٹھیک ہے اٹھا میری ایک کال بولا بول رہی پہلے تو میری دس کال اٹھاؤ اس کے بعد میں تیری دس کال اٹھاؤں گی وہ تو کنی چار لاکاک ہے
میں لوگوں کو ہی بولتی ہوں کرو آپ ہی پھر میں کرتی ہوں
چلو اللہ حافظ میں رکھتی ہوں میں پانی کا ایک گلاس پیوں گی آپ کرو پھر واپس
ٹھیک ہے